السلام اللہ
وعلیکم السلام بھائی آپ سب ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے آپ سب سناؤ آپ کیسے ہو سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے تو کیا کر رہے تھے آپ کچھ کھانا وانا کھا لیا
ہاں میں کھایا کیا بتاؤں یار چھوٹا بھائی ہے نا وہ آج زیادہ تر زیادہ تر وہی کھیل کود میں رہتا ہے نا تو میں سوچ رہا تھا تھا ایسے میں بھی کچھ کھیل وھیلوں کچھ کیونکی اسے صحت ٹھیک رہتی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے مطلب کہ بہت ہی اچھی بات کہی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج اسی پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ کھیل بہت ہی امپورٹنٹ ہے میرے مطلب ہمارے لیے ہے نا
ہاں بھائی چلو آج اسی پہ بات کرتے ہیں
ہاں بھائی جان تو منہ کی ہاں بھائی جان یہ کھیل کود ہوتی یہ مطلب کہ زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے کھیل صرف مطلب کہ دل لگانے کی کے لیے نہیں ہوتا بھائی جان تو بلکہ یہ ہمارے جسم کو بھی صحت مند اور دماغ کو بھی مطلب کہ طاقتور بناتا ہے جو لوگ مطلب کہ روزانہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں وہ زیادہ تندرست اور خوش رہتے ہیں آج کا آج کے دور میں مطلب کہ بہت سے لوگ سارا دن موبائل اور کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں اس وجہ سے ہمارا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور موٹاپا تھکان اور دوسری بیماریاں بڑھ مطلب کے بدھ بڑھتی ہے تو اگر ہم روز صرف تیس یا چالیس منٹس تک کوئی کھیل کھیلے مطلب کہ تو ہماری صحت میں بہت ہی بہتری آ سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی میں اس لیے بول رہا تھا نا میں نے اس لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی بولا کھیل کھیل کود سے رہا کر تا آپ ویسے فٹ رہو گی دنیا میں لیکن مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کرکٹ فٹ بال ہاکی بیڈمنٹن والی بال ہر کھیل کے لیکن اب اپنے اپنی اہمیت اور عقائدے ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان
کھیل ہمیشہ صرف جیتنے جیت جیتنا نہیں سکھاتی بلکہ محنت صبر ایمانداری اور ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کرنا بھی سکھا کھاتی ہیں نا
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی اسی کے ساتھ مطلب کہ آپ کو میں کہہ دوں کھیل سے ہماری جسم بھی مضبوط ہوتی ہے دل بہتر کام کرتا ہے تاکہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے اور جسم میں مطلب کہ طاقت آتی ہے روزانہ مطلب کہ کھیلنے سے انسان زیادہ چست اور فھرتیلا رہتا ہے سپورٹ صرف مطلب جسم کے لیے نہیں دماغ کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے جب ہم کھیلتے ہیں تو دماغ کا دا بہت کم ہوتا ہے دباؤ کم ہو جاتا ہے غصہ پریشان کم ہوتی ہے انسان خود کو ہلکا کا اور خوش محسوس کرتا ہے تو اس لیے کھیل ہمیں مطلب کی محنت اور صبر کی تعلیم دیتے ہیں تو ہر دفعہ جیت نہیں مطلب کی جیت ملنی ضروری نہیں ہوتی کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار لیکن ایک اچھا کھلاڑی مطلب کہ ہار سے گھبراتا نہیں وہ اپنی غلطوں سے سیکھتا ہے اور مطلب کہ دوبارہ محنت کرتا ہے اس لیے مطلب کی کہتے ہیں محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے تا آپ نے تو سنا ہی ہوگا
ہاں وہ بات تو ہے لیکن ہمارے ملک میں بھی بہت سے بڑے صلاحیت کھلاڑ موجود ہے نا جو اپنی محنت سے ملک کا نام روشن کرتے ہیں ہمیں ان کی حوص حوصل حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور نئے
ہاں بھائی جان
بھی موقع دینا چا کھلاڑیوں کو بھی موقع دینا چاہیے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی مطلب کہ سپورٹ سے کہ انسان میں مطلب کی اتحاد اور مل جل کر کام کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے جیسے کی ہمارے دیش میں فٹ بال کرکٹ اور ہاکی جیس ٹیم مطلب کی گیمس ہمیں سکھاتے ہیں تو اس کے کیا ہوتا ہے کی سب مل کر کھیلے تے ہیں ایک دوسرے پے دارومدار رکھتے ہیں اگر ایک اور مطلب کی گائے کیا ہوتا ہے کی سپورٹس سے وقت کی مطلب کی قدر بھی آتی ہے ہر میچ اور ہر پریکٹس کا ایک ہی وقت ہو ہوتا ہے جو وقت کو پابند ہوتا ہے وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب مطلب کہ ہو سکتا ہے تو آج دنیا میں بہت سے مشہور کھلاڑی ہے جنہوں نے اپنی مطلب کی محنت سے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے ان کی کامیابی کے پیچھے روزانہ کی محنت ہے کے صبر اور حوصلہ بھی ہوتا ہے تو وہ ڈسپلین اپنی لائف کو ڈسپلین پے چلاتے ہیں نا تبھی وہ
ہاں وہ تو ہے ہی پران لیکن جو پرانے زمانے سے ہی انسان کھیلوں میں دلچسپی لے آتے ہیں نا وقت کے ساتھ کھیلو ان کا طریقہ کھیل کے طریقے بھی بدل گئے ہیں لیکن ان کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوئی ہے آج دنیا بھر میں مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں ہے نا کھیل کی سب سے بڑی خوبی یہی ہیں کی ہمارے جسم کو تندرست رکھتا ہے جب ہم دوڑتے ہیں نا تو مطلب کود تے ہیں کھیلتے ہیں تو ہمارے جسم میں وہ خون مطلب بہنے لگتا ہے اچھے سے ہے نا
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ مطلب کہ ہمارے ملک میں کرکٹ ہی بہت مشہور ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اس کے علاوہ فٹ بال ہے ہاکی ہے بیڈمنٹن ہو گیا والی بال ہو گئی کبڈی اور مطلب کی ایتھلیٹس بھی بہت اچھے کھیل ہیں تو ہر انسان کو کو اپنی مطلب کی دلچسپی کے مطابق کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلنا چاہے مطلب کی جیسے کہ آپ کا بھائی وہ کیا کھیلتا ہے
ہاں وہ بھی کرکٹ ہی کھیلتا ہے
ہاں بھائی جان تو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو سپورٹس سے بچوں میں مطلب کی خود اعتماد پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں تو ان کا حوصلہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر وہ جیت تو جیتے تو خوشی ملتی ہے اگر وہ ہار جائے تو مطلب کہ نیا طریقے سے محنت کرنے کا سیکھ ملتی ہے اور اپنی جو کمیاں ہے ان پر کام کرتے ہیں ہے نا
ہاں وہ بات تو ہے لیکن ایک بات ہے نا کہ کھیل سے صرف جسم صحت صحت کے لیئے جسم کے لیئے صحت نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لئے بھی بہت مفید ہے نا آج کل کی تعلیم نوکری اور روزمرہ کی مصروف کی وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ کاش کار ہو جاتے ہیں کھیل اس دباؤ کو ختم کر ت اور انسان کو خوش اور سکون کا احساس دیتا ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان تو میرے بھائی اسی کےسا مطلب کہ سپورٹس ہمیں ایمانداری اور مطلب کہ قعابعت کی پابندی بھی سکھاتی ہے تو ہر کھیل کا اپنے اصول ہوتے ہیں اچھے کھلاڑی ہمیشہ قانون کی عزت کرت تا ہے اور دوسرے کھلاڑی کی اہمیت کرتا ہے تو سپورٹ اس دوستی کا مضبوط بناتی ہے تو جب لوگ ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں مطلب کہ انہوں میں محبت بھروسہ اور عزت پیدا ہوتی ہے میدان میں سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور مل کر اپنا مطلب کہ بہترین کھیل کھیل دکھاتے ہیں ہے نا تو ہر گھر اور ہر اسکول میں بچوں کو کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس بھی ضروری ہے صرف کتابوں سے بلکہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی میرے بھائی جان تو کہ صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے ہے نا
ہاں وہ تو ہے ہی بھائی اور کیا کھیل ہمیں ہار اور جیت دونوں کا مطلب مقبول کرنا سکھاتی ہیں ہر مقابلہ میں صرف ایک ہی ٹیم جیت تی ہیں لیکن جو لوگ ہار کر بھی من محن نت رنگ جاتے ہیں نا وہ آخر ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان تو بھائی جان اگر ہم صحت مند ہوں گے نا تو اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں محنت کر سکیں گے اور اپنے گھر والوں ملک کی بہتر یہ خدمت کر سکیں گے مگر کے کیا ہے کہ آج کل موبائل گیمز کا مطلب کہ روزانہ زیادہ یوز ہوتا ہے کھیل کے بجائے لیکن ہمیں کھیل ہی کھیلنا چاہیے لیکن اصل مزہ باہر جا کر مطلب کہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مطلب کہ باہر کا کھیل صحت بھی دے گیا ہے اور خوشی بھی تو سپورٹس سے مطلب کہ ہماری زندگی میں نظام محنت صبر ہمت اور خود اعتماد پیدا ہوتا ہے تو یہ عادتیں ہمیں ہر مشکل کا سامنا کرنا کروا سکتی ہے ہے نا بھائی جان
اور کیا آج کل کے دور میں بس موبائل فون اور کمپیوٹر کا استعمال بہت بڑھ گیا ہیں بچ ے سے زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں اور کھیلوں کے لیے کم وقت نکالتے ہیں یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہمیں روز وقت اں نکالنا چاہیے ی اور کھیلنا چاہیے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کھیل ہماری صحت ہمارے دماغ اور ہمارے مستقبل کے لیے بہت ہی ضروری نہ تھوڑا وقت ضرور کسی نہ کسی کھیل کے لیے نکالنا چاہیے صحت ایک بہ بہت بڑی دولت ہے اور سپورٹس اس دولت کو سنبھالنے کا بہتر ترین ذریعہ ہے تو اگر ہم آج سے ہی کھیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارا آج بھی بہتر ہوگا اور کل بھی روشن ہوگا ہے نا بھائی جان
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ کی آپ کو پسندیدہ کھیل کون سا مطلب زیادہ کون سا کھیل کھیلتے ہو آج کل
کہ جو میں نے ابھی تک مجھے بھی یاد کرکٹ پسند ہے بیڈمنٹن پسند ہے لیکن زیادہ بیڈمنٹن ہی پسند ہے اور کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں اچھا خاصا تو وہ بھی پسند دونوں مائ لیجے
ام اچھا اچھی بات ہے ہاں مجھے وہ بھی اسکول کے
میں تو میں بھی زیادہ ہی کرکٹ زیادہ کھیلتا ہوں اور وہ جو اندرونی گیمس ہوتی کہ انڈور گیمز اس میں زیادہ یہی کیرم چیس ویس کھیلتا ہوں
چلیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے لیکن مجھے مانا کے کہ کرکٹ جب میں کھیلتا ہوں یا بیڈمنٹن مجھے اں جو دماغ میں تھکان ہوتی ہے وہ دور چلی جاتی ہے اس سے اور کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ میں سست ہو جاتا اگر مانا کی میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ں کیا بور انسان ہوجا ہوتا ہے نا کاہل اسے مطلب انسان تو میں میرا کاہلیت دور چلا جاتا ہے اس کھیل سے اور میری ایکسرسائز بھی اسی سے ہوتی ہے نا بھائی جان
اور کیا انسان پھر تندرست رہتا ہے پھر ہر کوئی کام اچھے سے ہوتا ہے پڑھائی بھی اچھے سے ہوتی جب انسان اچھے سے ک کھیل کود کرتا ہے تو پھر اچھی پڑھائی وڑھائی ہوتی ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ چلیے اپنے گھر والوں کو بھی میرا سلام کہی ہ ہمیں مجھے یقین ہے مالک کہ امید ہے جو ہم نے باتیں کیں کھیل کے بارے میں آپ آگے بھی پہنچاؤ گے دوسروں کو ب بتاؤ گے تاکہ وہ بھی کاہلیت سے مطلب کہ باہر آ جائے اور کھیل کھیلنا اسٹارٹ کریں گے
ہاں بھائی ہاں بھائی ضرور ضرور آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے